سلام علیکم
وعلیکم السلام بولو
بولیے اور کیا کر رہے ہو آپ
کچھ نہیں کر رہے ہم ابھی تو فی الحال کھانا بنانے کی تیاری کر رہے ہم پکانے جا رہے بچے ٹیوشن گئے نا ابھی
ہاں ہاں
ہاں پھر ابھی آئیں گے تو ان کے لیے تیاری کر رہے پکانے کی
میرے بچے تو آ گئے ٹیوشن سے میرے بچے ٹیوشن سے آ گئے ابھی میں ٹوائلٹ کرنی آئی واش روم میں
اچھا اور آپ کا چھوٹا والا بچہ کیا کر رہا ہے
باپرے اب بھی سویا ہے اتنا ضد کرتا ہے وہ بس جسٹ اب بھی سویا ہے وہ
اچھا اچھا
اور بولو
امم اچھا اچھا بولو
اور آپ کیا کر رہے ہو مسالہ وسالہ پیس لیے کھانا بنانے کی تیاری میں
کرے ہے
آپ اپنے گھر پے ہو کیا
ہاں گھر میں ہی ہے کہاں جائیں گے گھر کے اور کہاں چلے جائیں گے بتاؤ گھر ہی ہے اپنا جو بھی ہے
جو بھی ہے بس گھر ہی ہے
ہمم گھر میں ہی بیٹھو ایسا ہے نا آپ سناؤ کیا پکایا آپ نے
میں نے بنایا آج پلاؤ بنائی ت جمہ تھا نا تو میں نے پلاؤ بنائی آج کوئی پلاؤ کھائے
ہاں
ہاں ابھی ہے رات کا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے ابھی چھوٹا والا بچہ سو گیا بھی آرام ہی آرام تھوڑا جب تک وہ سو جائے
اچھا دونوں بیچ میں بھی کوئی فون آ رہا ہے بتاؤ
ہاں تو وہ فون نہیں اٹھا سکتے اپنے
نہیں نہیں اٹھائیں گے ہم ابھی فون کسی کا بھی
ہ وہ فون ہے نا نہیں اٹھانے کا فون جیسے نارمل نہیں ابھی بچے میرے جا کے آ گئے نا
اچھاانلوگ ابھی ہمارے بچے نو بجےجائیںنگے نا عربی نو کا ٹائم ہے ہاں ہمارے بچوں کا نو کا ٹائم ہے نا عربی کا
اچھا نہیں میرے بچے لوگ دوپہر کا دو بجے کا ایک کا ہے ایک کا صبح نو بجے کا ہے
اچھاہاو نہیں ہمارا تو بچوں کے حساب سے ٹائمنگ دی ہے نا انہوں نے
اچھا اچھا اچھا ہاں
ابھی وہی لک جائیں گے ابھی اجان ہوئے گا اور بھی جائیں گے بچے اپنے
ہاں اور بولو آپ کے پاس بلوتوتھ کچھ نہیں ہے
نہیں نہ بلوتوتھ نہیں ہے اپنے پاس وہ ہے پہلے جو چلتا تھا نا
ہاں ہاں کان کا وائر وائر جیسا اچھا اچھا ہاں تبہی کے بعد اپن شاید بات کریں گے تو وہ لگا لینا
ہاں ہاں اس کے بعد وہ لگا کہ پھر کام بھی ہوتے رہے گا اپنا
ہاں ابھی فی الحال آپ بیٹھو آرام سے بات کرو پھر کام کرو
ہوں کام بھی چل رہا ہے اپنا بات بھی ہو رہی ہے
ہاں
ہمارا ساٹھ ہزار کا ٹی وی خراب ہو گیا بن لائن آ گیا ٹی وی میں
یا اللہ میرے کو ایک ذرف ہو ہاں کیسا ہو گیا لائن آ
وہی وہی پانی بھائی گھر میں پورا بارش کا پانی ایسا بارش ہوا گھر میں کہ پوچھو مت اب وہ ساٹھ ہزار کا ٹی وی کا لوس ہو گیا بھائی لائن آ گیا بیچ میں ایسا اپنا ہی ہوا نقصان ابھی وہ لائن آ گیا کتنا دن چلے گا چلاؤ میرا بھائی بولا اس کے بعد وہ ڈسپلے جاینگا گا بولا پھر ڈسپلے
وہ اگل اگلے سال میرے بھی تو ٹی وی میں ایسے ہی پانی کا دو بوند گیا بس دو چار بوند لائن آ کے میری تو چھوٹی ٹی وی تھی بتیس انچ کی نا
وہی نا میری تو پچپن انچ تھی بتا
اللہ پچپن انچ کی باپ رے باپ
کبھی لیلکے ا اپنی ہاں ای ایم آئی چھوٹ گیا نا لیکن وہ کیسا ڈسپلے اس
نہیں ڈسپلے کا انلوگ نہیں وارنٹتی لیتے ہاں ہاں
وہ لوگ بولتا ہے اگر پرسنلی اندر سے کچھ فالٹ رہے گا تو وہ ہمارا پروابلم ہے پانی گیا تو تو ہمارا پروابلم نہیں ہے
وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے صح صحیح بات بولے ہاں وہ ان کا پرابلم نہیں
ابھی ٹینشن اتنا ہو گیا میرا بھائی بول رہا ہے جب تک چل رہی ہے جب تک چلا جس دن اڑ گئ اس دن اڑ گئ نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بولے گرم سے لائن چلی بھی جاتی ہے بولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بولا
ہاں
کتنا بھی دیکھو بھائی اگر ایسا اللہ کرے ہو جائے ا بھائی اپنا پہلے ہی دیکھ رہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ٹینشن لگے لا ہی ہے کچھ نہ کچھ سالا
ہوں برابر
کڑکی میں بولتے ہیں نا آٹا گیلا ویسا ہی چل رہا ہے
یہ کہ آپ کو تھوڑا زیادہ اس کو یوز کرنا پڑے گا یوز کرو انشاء اللہ اچھی رہے گی نہیں خراب ہوگی
کیسا بولا کب دھوپ نکے گیا ایک دم کڑک دھپ دھو چار دن دیوار میں ایک دم دیوار سک کہ کڑک بھی ہوئے گی نا تو بولا وہ بھی دھوپ سے ٹی وی بھی کھینچ لے گا نا اگر تو وہ بھی چلے جائے گی بولا لائن
اچھا اچھا آپ کے بھائی ایسے موبائل تو نہیں بولتے کیا موبائل آتا ہے آپ کے بھائی خالی یہی بولتے
موبائل کا بھی بولتے ہیں بھائی لیکن وہ ان کا بھی ایک ٹائم رہتا ہے نا آنے کا ابھی بیچ میں تجھے بولی تھی نا کہ کتنے نئے آئی فون آدھے آدھے ریٹ میں آئے تھے جتنے بھی نیو فون تھے سب آدھے ریٹ میں آئے تھے لیکن اس ٹائم اپنے پاس پیسے نہیں تھے
سحی صحی بات ہاں ہاں بابا
نکلا ہوا تھا نا وہ
ہاں کون سی کمپنی
وہ ڈریم شن شائن کمپنی کا جناجہ اٹھا تھا نا امانت کا
اچھا
ہا تو اس میں اپن لوگ کدھر لے پا رہے تھے کچھ بھی چیز
صحیح صحیح بات ہے ہاں اگر ایسا آپ کے بھائی کو بول کے رکھو شاید کوئی بھی فون آئے تو پر وہ کیش دے کے لینا پڑتا ہے نا جیسے کہ
ہاں وہ امیجیٹ لینا پڑتا ہے کیش دے کے پر وہ کیسا آدھے ریٹ میں ہی مل جاتا ہے دس ہزار کا چیز پانچ ہزار میں ہی مل جاتا ہے
اچھا
ویسا رہتا ہے تو اس میں اپنا فائدہ رہتا ہے ہوں تبھی اپنا فائدہ دیکھنا ہے تو پیسے کا بندوبست چاہیے ابھی اپن لوگ پیسے سے مجبور ہے
اپن گھر کی عورتیں جوور سوچتے چار پیسہ ابھی کدھر سے آئے کمائے کوئی سو سوچ ہے ابھی اپنی
وہی سوچے صحیح صحیح بات بابا
ہوں
اللہ گھر میں بھی بیٹھے کچھ کام دیا تو مالک تیرا شکر ہے وہ بھی اللہ کا شکر
کوی چلو کچھ بھی ہاں اللہ ہو نا اللہ کوئی نہ کوئی رستہ کھولتا کسی کے ذریعے کھولتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کچھ ہو ہاں ہو سکتا ہے کچھ اللہ بھلا ہوئے ابھی اپنا
صحیح صحیح بات
ہوں اور بولو
اور میں نے آج پلاؤ پکائی نا جہ
اچھا
تو اس کے گوشت اور بکری کا تو رکھا ہوا ہی ہے فریج میں بس ابھی یہ ایک لاسٹ تھا میری ایک دوست کو دے دی میں نے
اچھا اچھا نہیں بھائی اپنا تو بکری بھی کچھ نہیں رکھا ہے کون د کیا بھائی اتنا گوشت تو ادھر کوئی بانٹتے نہیں جا اپن بکرعید تک ابھی تک سنبھال کے رکھیں گے بتاؤ
برابر ہاں یہ بھی بات سی ہے
اپنا ایریے میں تو یہاں کوئی بھی نہیں بانٹتے سب لاتے اور خود ہی ٹھس لیتے فریوجو میں بولے اگلے سال تک کھاؤ ایک ایک سال تک
صحیح صحیح بات ہے
وہ رکھ کے ایک سال خود ہی کھائیں گے پن کس کو دیں گے نہیں
ج گیلی برابر بولی ہاں
ہوں تو وہی ہے یہاں پہ حساب اس کے لیے جو تھا دو چار دن کھائی ختم ہو گیا
صحیح ہے ہاں م تو تو تھا ایک پتلا جیسے کہ ختم ہو گیا تو آج کو ابھی تو کچھ نہیں ابھی بش بیچ میں بھی ایک دو بار باہر سے خرید کے لے کے آ کے پکائی
امم
قیمہ کھانے کا من تھا بچے لوگ کو تو قیمہ لائی یس اب میرے ہسبینڈ لۓ آدھا کلو گوشت کا باؤ بھی سنی نا چار سو اسی روپئے کلو چالو اور بڑے کا
بھی باؤ ہو بول ابھی چکن بھی وہی باؤ ہے ٹامٹر اسی روپئے کلو بک رہے ہیں کیا انسان کھانے کا اور کیا کرنے کا بتاؤ خود کشی کر لینے کا کھانے کی بجائے خود کشی کر لو
صحیح بات بابا نہیں نہیں بابا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں یہ
وہ تو ہے پن کیا انسان کہاں سے اتنا لائے گا بتاؤ
کہاں سے لائے گا صحیح بات
آدمی بھی بچارا کدھر سے اتنا پورا کرے گئے کہ آدمی چار بچے عورت کیسا بچارا وہ آدمی بھی کت کتنا ٹینشن لیتا ہوگا کتنا کمانے کے لیے پھر
گھر کا ہھاڑا بھرو یہ بھرو لائٹ بل باٹلہ پھر کیا بول بچے لوگ کا اسکول کا فیس ٹیوشن کا فیس ارے اللہ اللہ
ابا بہت خرچہ ہے
بہت بہت دن بہت خ
کوئی انسان کیا بچائینگا اور کیا کھائیں گا ایسا ہو گیا ابھی تو
میرے کو بھی فون آ رہا ہے میری بین کا جاندو ابھی تھوڑی نہ میں کسی کا فون اٹھا سکتی نہیں اٹھا تی ابھی
ہوں تو وہ اس کے لیے اب کیا اٹھانے کا بولنا ابھی ہماری بات چل رہی ہے آپ بیچ میں کرپیا کر کے دخل اندازی نہ کریں
نہیں نہیں ابھی تو میں ہاں ہاں صحیح بات
ہ
اور بولو کاندا بندا کاٹ لو نا اب جب تک بیٹھ کے
نہیں چاول چڑھا دی بات کرتے کرتے چاول چڑھا دی
ہاں مطلب آیا آواز
ہاں چاول چڑھا دی چاول تو بھی پک جائے نا جب تلک سالن کیا بھی پ ٹاک سے چڑھے گا کاندا لال کے سب اس میں بون کے ڈال دیئے کوکر لگا دیے تو ہو جاتا
سب اس پہ ہی ڈال کے ڈائریکٹ بگار دو ایسا
ہوں وہی وہی مسالا ہے پیسا ہوا
اور دو بٹاٹا اس میں کاٹ کے ڈال دو آلو گوشت کا سالن ہوگیا ہاں دوپہر کو بھی ہو جائے گا اگر ہونا چاہیے چار پاچ روٹی بنانا ہے تو روٹی بنا لو آپ
ہ ابھی روٹی کا دیکھتے ہیں صبح اسکول بھی ہے نا بچوں کا پر وہی کچھ بھاجی پالا نہیں ہے نا گھر میں باجی پارلر ہے تو بچوں کو ڈبے میں بھی دے جانے کو یہ بارش نے روک لگا دی تھی سب پھر اپنے تو گھر میں ہی اتنی بارش ہوری تھی کہ باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی گھر میں ہی نہا رہے تھے
یا اللہ ہاں ہاں صحیح بات بابا باری نہیں نہیں بارش تو اللہ نے بہت دی ہے باپ رے اتنی بارش
تو دعا کر کر کے تو اللہ تعالی رکے ہے کتنا دعا منت کرنا پڑا کہ اللہ رک جاؤ اللہ رک جاؤ بول کے
رک جا رک جا نہیں بابا ہم بھی مانگے اللہ پاک رک جا کیونکہ دیکھے ہر جگہ پانی بھر گیا
پھر کتنے مر جا رہے ہیں کیا کیا ہو جا رہا ہے تو بھائی کسی کا تو اللہ سنے بول کے ہم تو بہت دعا کے کہ اللہ تعالی بس کرو ابھی ایک دو چار دن تو زرا کھولو بارش کے کچھ کرے پھر ابھی ہم نے چھپرا لگایا چھپرا لگائے بھائی کیسے کیسے کر کے تو ابھی پانی کا ذرا یہ ہے کہ اب پانی نہیں آ رہا ہے گھر میں نہیں تو آپ ہمارے گھر پہ آتے نا تو آپ کو بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں ملتی آپ ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں بولے آپ کے گھر میں نہانے سے تو اچھا ہم باہر ہی نہا لینگے
باہر ہی نہا لینگے صحیح صحیح بات اور یہ بھی ہو گئے اور ٹی وی آپ کتنی میرے کو تو ٹی وی کا ہی خراب لگا
کوئی نا ٹی وی کا ساٹھ ہزار کا ٹی وی ابھی زندگی میں اللہ کیا پتہ پھر ہم کو تو کوئی چیز نصیب ہوئے گا نہیں آپ
صحیح صحیح بات بابا صحیح بات تو بس صحیح بول رہے ہو ابھی کبھی انسان لے کبھی بھرے کبھی کیا کرے نہیں پتا
وہئی نہ اپنے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ذرا میں بھی تھوڑا کاندا کاٹ لوں